وعلیکم السلام
اور سب خیریت
الحمد اللہ تم سناؤ تمہارے حال چال
ہم بھی اچھے ہیں آپ سنائیے
ہم بھی بڑھیا ہے
اچھا ہم بھی بیٹھے ہیں ہمارے بیٹے کو لے کے مستی کر رہا ہے وہ
اچھا
ہاں اور کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
اور کھانے وانے ہوگئے
ہاں سب کھانا وانا سب نے کھا لیا آج ہماری امی آئی تھیں ہم نے انڈے بنائے تھے
اچھا
ہاں سب چلے گئے یا بیٹھے ہیں روم میں ہمارا بیٹا کھیل رہا ہے اس کو کھلاتے ہوئے
اچھا ہے ناں
سب آگے ٹی وی دیکھ رہے ہمارے گھر والے ہم اندر بیٹھے ہیں اس کو لے کے
اچھا کر رہے کھلاؤ بچے کو اپنے سب بڑھیا ہے الحمدللہ
اور آپ لوگوں کا کھانا ہوگیا
ہاں ہوگیا ہمارا بھی کھانا
اچھا ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو لے کے ہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب
اچھا ٹی وی بھی چالو ہوا ہے اچھا پرانی مویزیک رہے ہیں کیا تمہارے گھر پہ
ہاں سب کو یہاں زیادہ کر پرانی موویز بھی پسند ہے
اچھا ہے ناں دیکھنا چاہیے ناں پرانی مووی تو اچھی لگتی ہم لوگ بھی دیکھتے
ہاں اور اچھی بھی آتی ہے پرانی مووی ہے
ہوں سب بڑھیا ایک دم
بیٹھے ہیں ہمارا بیٹا کھیل رہا ہے
ہاں کشما جی نے منع کری کال کرنے کے لیے ابھی مت کال کرنا کرکے ڈبل سے سب اچھے ہے الحمد للہ
اچھا ہم بھی بیٹھے ہیں مچھلی بنائے تھے
اور کھانا وانا ہو گیا آپ لوگوں کا
بس چل ہی رہا ہے ہمارے بھی کھانا
اچھا ہم لوگ تو ہیلدی کھالیتے تو ہم لوگوں کا تو ہوت
اچھا تمہارا کھانا جلدی ہوجاتا ہے ناں
ہاں اور
ہمارا کھانا آرام سے چلتا ہے ہم لوگ لیٹ کھاتے ہیں ناں کھانا
اچھا نہیں ہمارا جلدی ہوچکا ہے
ہوں اچھا گئے کیا ہوں
ہو گیا اب آئیں گے ساڑھے بارہ بجے تک
اچھا اچھا ہمارے یہاں تو اپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں
اچھا آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھے
ہوں جی
اچھا
آ جاؤ کھانا کھانے کے لیے
بس بسم اللہ کرے
سب کے گھر کے الگ الگ ٹائمنگ دیتے ہیں نا کھانا کھانے کے
ہاں وہ تو الگ الگ ٹائم دیتے ہیں نا ہمارے وہاں جلدی کھا لیتے سب کھانا ج
ہلو
ہاں
آپ کی والیوم کا آپ کا والیوم کم ہے کیا فون کا
نہیں زیادہ ہے اچھا ہے
نہیں مجھے سنا ہی نہیں آ رہی نا آپ کے آواز اچھے سے
اب ائی
نہیں والیوم دیکھ لیجیے آپ کا
نہیں تیز ہی ہے پورا ہاں کمپلیٹ وہ ہو جاتا ہے کبھی کا نیٹ ورک کی وجہ سے آواز نہیں آ پاتی
جو چلتا ہے نا اس سے بھی ہو جاتی ہے پرابلم
ہاں
ہوں
ہم بھی بیٹھے ہیں
ہوں
اب تو شام ہو رات ہی ہو گئی ہے اب کیا
اب تو بہت رات ہوگئی ہوں ہمارے یہاں تو ابھی نہیں ہوا سونے کا ٹائم ابھی تو ہم لوگ کھانا ہی کھا رہے ہیں
ہمارے وہاں بھی ساڑھے بارہ بجے تک ایک بجے تک ہی آتے پھر سو جاتے ہیں سب جب تک یہ نہیں آتے تب تک کے مووی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سو جاتے
کیا کیا کیا کیا کہاں کہاں گسرا
بچوں کا بھی رہتا ہے پھر بیٹا بھی اٹھ جاتا ہے رات میں تو پھر اس کو سنبھالنا پڑتا ہے
ہمارا فون تو کہیں کے کہیں چلا جا رہا ہے
اچھا وہ ہے ہی مارتا ہوگا آپ کا فون کبھی کبھار موبائل میں تھوڑا ہو جاتا ہے اچھا
خود بخود چلنے لگ جا رہا وہ
ہاں ہوتا ہے موبائلوں میں کبھی کبھار ایسا ہولڈ آٹو مٹک ہو جاتا ہے میرا بھی ہو جاتا ہے یا تو پھر ایک دم سے بیٹری ختم بتا دیتا ہے کہ لو گئی ہے اور فل رہتی ہے
ارے ہوتا ہے سب موبائل میں یہ پرابلم چلی رہی ہے
ہاں اب تو کیا موبائل بھی اچھے نہیں آ رہے ہیں
ہاں پہلے جو پرانے والا جو فون میرا جو ایک پرانا فون ہے نا بہت اچھا فون ہے اس میں
ہاں وہ اچھے رہتے ہیں میرا تو نیا ہی لیے تھے پھر بھی ہوگ جاتا خراب ہ ہم بھی سلائی سیکھ رہے ہیں کورس ایسے خالہ ساس کے پاس اب آئے ہیں ریس پہ اب تھوڑا تھوڑا سلیں گے
ہوں اچھا ہے نا سیکھلو سلائی
ہاں اب گھر میں ہاؤس وائف کا کام تو ہی رہتا ہے گھر کے کام نا کرنا سب کو دیکھنا سنبھالنا فیملی کے ساتھ رہنا
صحیح ہے
ہمارے وہاں بھی جوائنٹ فیملی ہے سب ساتھ میں رہتے ہیں
ہوں
اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ رہنا باتیں کرنا ہنسی مذاق سب کرتے ہیں اب دیور کی شادی کریں گے پھر دیورانی آ جائے گی وہ بھی ساتھ میں رہے گی پھر گھر میں سسیی بڑھ جائے گا تو ہنسی مذاق کو اور اچھی رہے گی اب وہ تو ان پہ رہے گا کہ وہ کتنی فرینڈلی ہے کتنی نہیں ہے وہ آئیں گی بات چیت
ویسے سامنے والا بھی ہو جائے گا اپن جیسے جس کے ساتھ رہتے ہیں نا ویسے سب ویسے اپنے ساتھ ہو جاتے ہیں
ہاں اپنے پے ہے وہ تو اپن جیسے رہیں گے وہ ویسے اپن کو دیکھ کے رہیں گے کیوں
ہاں صحیح یہ بولے صحیح بات آپ نے
ہوں اور
سنائیے آپ ہی کہ کی
ہم کیا سنائے
آپ کی دیرانی کہاں سے مانگ رہے تو اچھا ہردا کیچ مانگے کیا آپ جاں رہتے وہیں کی مانگے ہو گے
ہاں بس محلہ الگ ہے ہم لوگوں کا مطلب گھر کا تھوڑا دور دور پہ
اچھا اچھا
ہاں ندا نام ہے انکا
ہوں
اب شادی ہے جنوری میں خریدی وریدی کریں گے سب تیاریاں دیکھنا ہے
تو کہاں جانا ہے پھر شاپنگ پہ کہاں جا رہے ہو
ابھی تو کچھ ڈیسائڈ نہیں کرے پر بھوپال کا ہی سوچے تھوڑا
اچھا بھوپال جانے کے لیے سوچے شاپنگ کرنے
ہوں میں نے سوچی ہوں کہ بھوپال جاؤں گی میں
ہوں
اب وہ جہاں سے بھی کرے ان کی خریدی کہاں سے کرتے کپڑوں پہ بھی رہتے ذرا سب کو اپنا اپنا چیز کا سمجھ میں آتا کون کہاں سے خریدی کرے گا کیونکہ اپنے شہر میں کرو اپن کو اپنی چیز کا بھاؤ پتہ رہتا ہے دوسرے شہر میں تھوڑا ہو جاتا ہے اونچا نیچا
ہوں
ہاں اب وہ کہاں سے کرتے خریدی ہم دیکھو اور پھر دو ایک بار تو شادی کا وہ رہتا ہے تو پھر اچھے ہی کپڑے لو تاکہ پہنے تو انسان بولے کہ جہاں میرے کپڑے دیے تھے میں کہی ایک ہی بار شادی کا رہتا اس کو بھی اچھے کپڑے دیں
آپ کے فون کی آواز نہیں آ رہی مجھے اچھے سے
نہیں میری پوری آواز فل ہے پوری آواز پوری میری اچھی ہے دونوں طرف سے بھولیں میری
اچھا میں ابھی ایک دم سے غائب ہو گئی تھی آپ کی آواز
کیا پتا کا ایسا ہو رہا ہے میرے کو تو آپ کی پوری آ رہی ہے
ہو سکتا ہے اس فون میں والیوم کم ہو
ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ میرے فون میں نہیں ایسا ہوتا ہے کبھی بھی
ہمم
ہاں اور آپ سنائیے
بڑھیا ہے ہم بھی
اچھا ہم بھی بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں
ہوں
گیارہ بج گئی ہے اب سب سوئیں گے اب دیکھو ہم کب سوتے یہ آئیں گے ہم جب بھی سوتے
اچھا ہمارا تو ابھی کھانا چل رہا ہے ابھی سونے کا سوچے ہی نہیں ہم نے
اچھا آپ لوگوں کیا لیٹ سوتے رہیں گے
سوتے ہیں لیٹ ہی کھانا ہوتا ہے
اچھا اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں
ہوں
ہاں ہر انسان کا الگ
ہاں سب کے گھر پہ الگ الگ ٹائمنگ رہتا ہے کھانے پینے کا سونے کا
ہاں بیٹھنے کا
ہاں ہاں
ہاں ہمارے وہاں تو پرانی مووی دیکھتے ہیں اچھی لگتی ہے پہلے کہ ہیرو ہیروئن بھی اچھے تھے اور اب تو کیسے آتے ہیں سب بی گانے کتنے ویسے دیتے ہیں
پرانی مویز فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں
ہاں اور آب کی مووی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے اکیلے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ فیملی کے ساتھ دیکھنے میں ایسا ہے
جم اچھا نہیں رہتی میں
ہاں پھر سب رہتے ہیں بڑے بھی اپنے سے کیسے کیا آ جاتے ہیں نا ایک دم اور پرانی مووی میں سر تو فری ٹینشن سب کے سب دیکھو بیٹھو کوئی ٹینشن نہیں رہتا میرا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے اس کے دادی کے پاس بیٹھا ہوا ہے
اچھا وہی مووی دیکھ رہے ہے کیا آپ کا بیٹا
ذرا سا ہے پر ہر چیز اکیٹیوٹیز اچھی ہے
ہوں
دیکھتا ہو گ اور سر چیز تو
اچھا
ہاں اور آپ سنائیے
بس یہاں پہ بھی سب اچھے الحمد للہ
اچھا آپ آپ بھی ہردا میں ہو ابھی
ہاں ہردمیں تو ہوں
اچھا ہم بھی آردہ نہیں ہیں
ہم
ہاں پھر ملاقات دیکھیں گے اردم کب
ہاں اپن ایک ہی شہر میں رہتے ہیں ویسے بھی
ہاں اور اپن کو یہی نہیں پتا کہ باتیں کر رہے اپن ایک ہی شہر میں ہو کے ہاں ہم بھی اب دیکھو ہاں اب جائیں گے ہم بھی کھنڈ و ہمارے دیور کی شادی کی خریدی کرنے
ہاں
سسرال مائکا ہے تو وہیں سے خرید
ہوں ہوں
ابو وہاں سے جا بولتے
اچھا ہے
اب شادی سے ایک آدھ مہینے پہلے جائیں گے امی وہیں رہنے
ہوں
ہاں چلو پھر ٹھیک ہے اپ نے آنا کبھی گھر پہ اللہ حافظ
اللہ حافظ
اور ل